ولیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا خیریت ہے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے ناشتہ ہو گیا
جی ہو گیا آپ کر لیے
ہوں میرا بھی ہو گیا
اور سب بتائیے
اور سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ اور آپ کے گھر میں ہاں سب ٹھیک ہے
ہوں
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے الحمد اللہ اللہ کا کرم ہے
جی
تب پڑھائی لکھائی چل رہا ہے
ہوں
پڑھائی لکھائی چل رہا ہے
ہوں
ہوں آپ کی اپی آئی تھی چلی گئی کی ہے یہاں
نہیں گئی ہے ابھی ہے یہ ہے
ہوں اب مطلب نہیں جانا ہے
ابھی نہیں جائے گی
ہوں
ہوں جی ہاں
اور بتائیے سب
گئے ہوں
اور بتائیے
ٹھیک ہے
ہوں اسکول نہیں گئے ہیں آج
ہوں گ باجی نہیں کہ ہاں
کہ ہا
بارش ہو رہی ہے
ہوں
بارش ہو رہی ہے
ہاں ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا
ہوں تھوڑا تھوڑا ہی ہے
کہ ہاں
ہ دھان اون پتا ہے نا
ہاں رو پایا لیکن ابھی نہیں رو پایا ہے
ہوں ابی بارش ہوئی نہیں ہے تو
ہوں
ہوں
بولیے
ہوں اور بتائیے ادھر کیا سب حال سماچار سب ٹھیک ہے
ہوں سب ٹھیک ہے
ہوں کہیں گھومنے جاتے ہیں کہ نہیں
جاتے ہیں
ہوں ٹیشن ہاں ہم تو گھومنے بہت جگہ گیا ہے ٹیوشن ویوسن جاتے ہیں
جاتے تھے لیکن اب نہیں جا رہے ہیں
ہمم
آپ جاتے ہیں
ابھی میرا ابھی نہیں ابھی ہم آئی ایس سی فائنل کر چکے ہیں بی ایس سی میں نام لکھ ہاں تو لارڈن یہ نام لکھوا ہیں تو اب ابھی ایک دو سپتاح ابھی پڑھائی بند ہے
ہوں
ایک دو سپتاح کے بعد اسٹارٹ ہو جائے گا
ہوں کھانا پینے کا تیاری ہونے لگا
ہوں
کیا چیز بنائے تھے
ہم
ہوں
سبزی چاول
ہوں
آپ کیا بناے تھے
میرے گھر رات کو چکن بنا تھا تو وہی روٹی صبح بنایا تھا
آہ اور سب پتا یہ آپ لوگ کے بھائی لوگ
میرا بھائی مدرسہ میں رہتا ہے یہاں پہ نہیں ہے ابھی
او آپ کی بہن
ہمم گھر پہ ہی رہتی ہے
ہمم کتنا کلاس میں آپ کی بہن
سکس کلاس میں ہے
ہمم
آپ کی بہن کا شادی کہاں ہوا ہے
میری بہن کا
ہوں
ایک وکا مادن ہو ہے ایکٹھوک تلییاب بھنڈی
تب دونوں یہاں گئے ہیں دونوں کے یہاں چل گئے ہیں
ھمم
اب دونوں کے یہاں گئے ہیں
نہیں
ہمم
بڑی بہن گھر ایک بار گئے ہیں اور ابھی ایک بہن گھر گئے بہن کی ہیں روبہ
ہمم چل جائیے گوم گھومنا پہرنا چاہیے ہوں
ہوں ہوں
آپ کی بہن آپ سے بڑی نہیں ہے
نہیں یہ سب سے بڑی ہم ہی ہیں آپ کا ٹھیک ہے
ہوں میرے سے دو تو بڑی ہے
بڑی ہے پھر بھی دونوں کے شادی ہو گیا تبھی گھروں میں سب سے بڑی آپ ہی نے ہے
ہوں
ہوں مدرسہ جاتے ہیں
نہیں ہم نہیں جاتے ہیں
ہوں کون س ابھی نہیں جاتے ہم بہت دن سے چھوڑ دیا آج سے دو تین سال ہو گیا ہم اسکول کوچنگ میں بزی ہو گئے ہیں تو
او ہو
حدیث کی کون سی کتاب پڑھتے ہیں آپ
ہم قرآن شریف
اس کا کون سی کتاب پڑھتے ہیں
جنتی ج میں
ہوں
ہوں
حدیث سمجھ میں آتا ہے
ہ نہیں
ہوں
بولیے بارش ہو رہی ہے
ہوں تھوڑا تھوڑا ابھی رکی ہوئی ہے صبح زیادہ تھوڑا ہو رہا تھا
ہ ویسن تھوڑا تھوڑا ادھر ہی بھی گر رہا ہ
ہوں
آپ لوگ کتنے بہن ہوتے ہیں
ہم لوگ بھی چار بہن ہوتے ہیں
ہوں آج اسکول نہیں گے ہے کا
نہیں شاید اسکول آج بند تھا
بند نہیں تھا اسکول کھلا ہے
ہوں آ
آج نہیں گئے ہیں بہت زیادہ بارش ہونے لگا تھا نا اسکول جانے کے ٹائم میں اس لیے
ہ
آپ کا بھائی کیا کرتا ہے
میرا بھائی دکان جاتا ہے
ہوں
جی
آپ کے ابو نہیں ہیں
ہے ہے
ہوں
ا
امی کہاں گئے ہیں
ہوں
امی کہاں گئی ہے
ممی گھر پر ہی کھانا کھا رہی تھی
ہوں اپ کہاں ہیں ابھی
ہم ابھی تو ملی میں کے گھر دیں لیکن اپنا گھر آ گئے
ہوں
ہوں
ج ہمم مطلب آپ کی مہلیا میں بھی ہے کتنے چچا لوگ ہیں آپ کے
آ
چاچا لوگ کتنے ہیں
تین میرے ابو کو ملا کے ہے چار
ہوں
ہوں
چلیے اچھی بات ہے ہونا چاہیے
آپ کے اب مطلب چاچا کیٹ ہوتے
میرے چچا تو ایک ہی ہیں میرے ابو لوگ دو بھائی ہوتے ہیں اور تین بہن ہوتی ہے جس دو بھائی ہوتے ہیں تین بہن ہوتی ہیں جس میں سے میری ایک پھوفھی کا انتقال ہو گیا ہے
او اور میرے دکھ خ ہی
چھوٹے والے پھوپھی بیمار ہے ابھی ا بھی ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گی مطلب ٹھیک ہی ہے اور پھوپھا لوگ کا بھی پیٹ میں پتھری ہو گیا آپریشن کروانا ہے
او
اللہ پر یقین ہے اللہ کا سب سے بڑا ہے
ہوں میرے دو پھوپھی ہیں
ہوں جاتے ہیں پھوپھی کی ہاں
ہاں گئے تھے بھائیا کا شادی تھا نا تو گئے تھے
ہمم بوا کے بیٹا کا
ہاں چھوٹا بیٹا کا
ہوں
چھوٹی پھوپھی کرنے گئے ہیں ابھی بڑی پھوپھی کر گئے تھے
ہمم چھوٹی پھوپی گھر بھی چلی جائے گی ب ان کے بیٹا لوگ کا شادی ہوگا تو
آ
چھوٹی والی پوپی گھر چلے جائیے گا ان کا بیٹا لوگ ہے نا
ہوں
تو ان کا بیٹا لوگ کو شادی ہوگا تو چل ہی جایے گا
ہوں آپ کہیں کہ نہیں اپنی پھوپھی ہے
ہوں ہم سب پھوپھی کے یہاں گئے ہیں
ہوں
چوٹی والی پھوپھی کے یہاں بھیا والوں کو شادی ہوگیا تو وہ بھی وہاں پہ جا کر انجوائے کریں گے اچھا لگتا ہے وہاں پہ بڑی والڑی پھوپ ٹھیک ہے تو بڑی والی پھوپھی کے یہاں ایگزام دینے گئے تھے تو وہاں پہ ایک مہینہ رہ گیا تھے
ہوں
ٹویلتھ کا ایگزام وہیں پہ سینٹر دیا تھا تو وہیں پہ رہتے تھے وہیں پہ پڑھائی کرتے تھے
کہاں ہے بڑی پھوپھی کا گھر
بڑی پھوپھی کا گھر ڈنڈار ہے چھوٹی والی
او ہ شکریہ
اچھا ہے گھومنا پھرنا چاہیے سب جگہ پہ
ہمم
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے
ہمم وہ تو یہ ہے
ہوں آج سانس لے رہے ہیں کل پتا نہیں کیا ہو جائے گا
ہمم
اپ کے پھو پھل اپ کے جیجا لوگ اپ کو مانتے ہیں
ہمم
ہمم سب سے زیادہ کون مانتے ہیں
سب سے زیادہ شعیب بھیا مطلب بڑے والے بھیا ہاں اور وہ بھی مانتے ہیں
ہوں
دونوں بہت مانتے ہیں
ہوں اچھی بات ہے ابھی آپ کی منجلی والی بہن نہیں آئے گی نا
نہیں آئی تھی چل گئی ہے وہ
ہوں
بولیے
آپ بھی بتائیے کچھ
کا بولی
اچھا ایک چھوٹی بھی بہن ہے نا
امم
اب سے ایک چھوٹی بھی بہن ہے نا آپ کا بھائی آپ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے
بڑا ہے آپ کا بھائی
میرا بھائی تو میرے سے چھوٹا ہے
بہن بھی
ہوں ہم سب سے بڑے ہیں
او ہم سے بھائی بھی بڑا ہے ایک بہن بھی وہ چھوٹی ہے
ہوں
اور بتائیے
سب ٹھیک ہے
ہوں سب کا ناشتہ ہو گیا ناشہ
ہوں امی اور بڑی والی بہن ابھی کھانا کھاری ہے
ہوں
آپ کھانا کھا لیے
آپ کی بڑی والی بہن کا کب شادی ہوا تھا
دو ہزار تیئس میں
نہیں اس میں